اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
اور بتائیے بھائی صاحب آپ ٹھیک ہو
جی بالکل بالکل آپ سنائیے آپ ٹھیک ہیں
شکر اللہ کا آپ بتائیں آپ کے یہاں پہ والدین بھائی بہن سبھی ٹھیک ہے
جی بالکل ہمارے یہاں سبھی ٹھیک ہیں آپ سنا ہے آپ کے یہاں سبھی ٹھیک ہیں آپ کے یہاں بھائی بہن چھوٹے بچے سب ٹھیک ہیں
شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے اور بتائیے کیا کر رہے ہیں آپ آج کل
بس میں گھر پہ بیٹھا ہوں اور میرا ایک دوست ہے وہ ایسے ہی بکواس کرتے رہتا ہے کہ میں ادھر جابب ڈھونڈ رہا ہوں ادھر جاب ڈھونڈ رہا ہوں پر اسے مل نہیں رہی تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے متعلق
کچھ حالت ایسی ہے ابھی اگر میں بات کروں تو یا میرے کچھ دوست ہے ان کو تو ویسے مجھے لگتا ہے اصل میں ہماری حال ہی میں گریجویشن کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی جتنے بھی میرے دوست ہیں لیکن اس میں سے ایک دوست ہے اس کی وہ ڈگری رہ چکی ابھی اس کو ابھی لگیں گے پانچ چھ مہینے اس میں تو اس وجہ سے بھی وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہے کیونکہ اس کو تو زیادہ ہی تکلیف ہو رہی ہےبھی جاب ڈھونڈنے میں زیادہ ہی مشکل مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی ویسے اس کی ڈگری کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کہ جاب نہیں مل رہی ہے ہماری تو ڈگری مکمل ہو گئی لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں بھی کوئی نوکری نہیں مل رہی اب بھی آج کل
کیوں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی وجہ کیا ہے ہمیں نوکری نہیں مل رہی تو اس کی کیا وجہ ہے جو بنیادی وجہ ہے اس کی آپ کے حساب سے کیا ہے جو آج کل کے نوجوان ہیں ان کو نوکریاں کیوں نہیں مل رہی
میرے خیال سے سب سے بڑی وجہ جو ہے کیونکہ یہاں پر جو اگر ہم اپنے کشمیر کی بات کریں گے یہاں پر لوگ جو ہے یہاں پر زیادہ گورمنٹ نوکریاں میسر ہوتی ہے لیکن وہ بھی محدود ہوتی ہے وہ بھی ہر ایک کو نہیں ملتی ہے رہی با رہی پھر بات یہاں پر پرائیویٹ نوکریاں کی یہاں پر تو پرائیویٹ کا کچھ حساب کتاب نہیں ہے زیادہ تر یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر اگر ہم بولیں گے زیادہ یہاں پر وہ نہیں ہے یہاں پر اس وجہ سے بھی یہاں پر لوگ زیادہ تر نوکریاں نہیں مل پا رہی ہے لوگوں کو اس کے بعد جو مجھے سب سے زیادہ بڑی وجہ لگ رہی ہے نوکریاں نہ ملنے کی کیونکہ آج کل کے جو یہاں پر اگر ہم کشمیر کی بات کریں گے جو ہم یہاں پر پڑھتے ہیں ڈگری حاصل کرتے ہیں ہم جو ڈگری حاصل کرتے ہمیں اس میں زیادہ تر جو ہمیں پھر کام آ سکتا نوکری ڈھونڈنے میں ایسی کوئی صلاحیت ہمیں یہاں پر نہیں سکھائی جاتی ہے ہمیں یہاں پر بس کتابیں پڑھنا سکھایا جاتا ہے یا پھر ہم امتحان کو کیسے پاس کرے وہ سکھایا جاتا ہے یہاں پر جو ہمیں اصل میں کوئی صلاحیت یا جس کو ہم اسکل کہیں گے یا پھر جو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں نوکری میں کام آتا ہے جو ہمیں کام کرنا ہوتا ہے وہ ہمیں یہاں پر نہیں سکھایا جاتا ہے اچھے سے دوسری یہ وجہ ہو سکتی ہے یہاں پر نوکری زیادہ تر لوگوں کو نہیں ملتی ہے اور تیسری سب سے زیادہ سب سے جو مجھے تیسری بڑی وجہ لگ رہی یہ وجہ لگ رہی ہے لوگ جو نوکریاں ڈھونڈتے ہیں وہ جو سوچ د کہ ہمیں اتنا تنخا اتنی تنخواہ ملنی چاہیے اس نوکری کے لیے اتنی زیادہ ملتی نہیں ہے اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر جو نوکری کرتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ دس بارہ ہزار کی نوکری ملتی ہے اور آج کے دور میں تو میرے خیال سے آپ کو بھی معلوم ہوگا دس ہزار کی نوکری کرنا ضائع ہی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ دس ہزار سے زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے اس مہینے میں اگر ہم دیکھیں گے پہلے نوکری پہ آنے جانے کا خرچہ ہی دیکھیں گے وہ بھی وہی ہو جائے گا مہینے کا چار پانچ ہزار اس کے بعد باقی خرچے اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں خرچہ نہیں نکلتا ہے پورا لوگ سوچتے ہیں ہم نے اتنی تعلیم حاصل کی ہم نے اتنی پڑھائی کی اس کے باوجود بھی ہم دس بارہ ہزار کی نوکری پہ نوکری مل رہی ہے اس سے بہتر وہ سمجھتے کہ ہم نوکری نہیں کریں گے
جی بالکل بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے جو ہمارا جو معاشرہ ہے تو اس میں جو لوگ کام کر ڈھونڈنے کے لیے جب جاتے ہیں تو ان کو وہ کام ملتا ہے اور اس میں جو تنخواہ ملتی ہے اس پہ مطمئن نہیں ہو پاتے اور ان پہ اس پنکھا پہ ان کا گزارا نہیں ہو پاتا کیونکہ اگر دیکھا جائے جو آج کل کی مہنگائی ہے اس کے حساب سے تو انی تنخواہ پانا بہت ہی کم مانا جاتا ہے اور جو ہماری جو بھارت دیش کی گورنمنٹ ہے ان نے بھی ایسا ایک کا رول بنایا تھا کہ جو جو بھی لوگ پرائیویٹ کمپنیز میں کام کرتے ہیں تو ان کی جو منیمم تنخواہ ہے وہ بیس ہزار سے کم نہیں رہنی چاہیے چاہے وہ کسی بھی عہدے پہ کام کر رہا ہو لیکن اگر دیکھا جائے تو ہر کوئی جو کمپنی ہے بھارت میں وہ رول فو وہ رول نہیں مانتی کیونکہ وہ آپ نے جو ان کے نیچے کام وغیرہ کرتے ہیں ان کو اتنی تنخواہ نہیں دیتی اور وہ پھر جو لوگ مجبور ہو جاتے ہیں وہ نوکری چھوڑنے کے لیے اور نوکری ڈھڑنے کی لی تاکہ ان کو تھوڑی بہتر تنخواہ ملے تاکہ ان کا جو گزارا ہو اس مہنگائی کے دور میں وہ اچھے سے ہو جائائے
یا اگر ہم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جو ان کی مناسب تنخواہ ہو سکتی ہے جو کہ ان کی کیا ہم کہہ سکتے ہیں اوقات ہوگی تنخواہ لینے کی جیسے کہ کوئی ایسا بندہ ہے کوئی ایسا شخص ہے جو
جی
جو یہ جس کی تنخواہ ہونی چاہیے پچیس تیس چالیس ہزار تک لیکن اس کو یہاں پر دے رہے پندرہ سے بیس ہزار وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس تنخواہ کا کیا کروں گا
بالکل کیونکہ جو مہنگائی ہے اس حساب سے اگر وہ اگر وہ ابھی شادی شدہ نہ ہو تو اس کے خرچات تو نکل جائیں گے لیکن جب وہ گھر کو شادی وغیرہ کرے گا اس کے بیوی بچے ہوں گے تو اس اس وقت اس کی جو خرچ کرنے جی جی خرچے ہوں گے وہ بڑھ جائیں گے تو اس حساب سے وہ بہت سوچ رکھ کر آگے بڑھتا ہے کہ کل کو میری بیوی ہوگی میرے بچے ہوں گے تو ان کا خرچہ بھی مشکل پہ آئے گا تو میں اس دس ہزار یا پچیس ہزار میں کیا ہی کر پاؤں گا تو زیادہ سے زیادہ
ابھی جو نوجوان ہیں اگر جن کے شادی نہیں بھی ہوئی ہے لیکن ان کو اگر گھر کا خرچہ چلانا پڑتا ہے ہاںا کہ کی شادی اگر نہیں ہوئی ہوگی بس گھر کا خرچہ چلانا پڑتا ہے اپنی بیوی کا اپنے بچوں کا خرچہ نہیں اٹھانا پڑ رہا ہے فی الحال کے لیے ان کے لیے بھی مجھے لگتا ہے بیس ہزار پچیس ہزار میں زیادہ اچھا گزارا نہیں ہو پاتا ہے
بالکل کیونکہ مہنگائی اتنی ہے جیسے دیکھا جائے اگر ہم پیٹرول کی بات کی جائے تو وہی آج جو ا سادہ پٹرول ہے وہی آج ایک سو ساٹھ روپئے لیٹر مل رہا ہے اور جو پورا ہی جو پورا پیور پٹرول ہے وہ ایک سو ستر روپئے لیٹر بل رہا ہے تو جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کے لیے تو وہ مشکل ہی ہو جاتی ہے ان کے لیے وہ بہت خرچہ بڑھ رہا ہے
دیکھیں گے جن کو جو نوکری پہ جاتے ہے جیسے کہ میں کہہ رہا تھا اگر کوئی جیسے کہ ہم نے ابھی مکمل کی ہے اپنی گریجویشن کی ڈگری اگر ہم ڈھونڈ رہے ہیں کوئی نوکری اگر ہم ہم کو زیادہ سے زیادہ مل رہے دس بارہ ہزار ہمیں تو اس حساب سے پھر آنے جانے میں ہی کافی زیادہ خرچہ لگے گا پیٹرول کا
ج بالکل پیٹرول کا خرچا ہو جاتا ہے کھانے پینے کا خرچہ ہو جاتا ہے پھر جب کبھی کبھار انسان کا من ہو جاتا ہے کہ میں باہر کی کوئی چیز کرو اس میں خرچات ہو جاتے ہیں تو انسان کی روزمرہ زندگی میں تو خرچات بہت ہیں لیکن وہ اتنا کما نہیں رہا تو آپ کے حساب سے انسان کو کیا کرنا چاہیے وہ اپنا ہی کچھ اپنا ہی کچھ کام کاج اسٹارٹ کرنا چاہیے اسے اپنا ہی کچھ کام کاج شروع کرنااہی اہے یا کہ وہ ایسے ہی کوئی نوکری وغیرہ کی تلاش میں رہنا چاہیے اسے
میرے میرے خیال سے اس میں ہمارے پاس دو مختلف قسم کے جو ہم بولیں گے اپلبد مہیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسے ہے تو وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کرے جس سے کہ وہ دوسرے پہ پہ وہ امداد کیا بولتے کیا میں بول سکتا ہوں اس کے لیے وہ دوسرے پہ منحصر نہ رہے
جی جی
وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کرے اور اس وجہ سے وہ کسی اور شخص کو بھی روزگار مہیا کرا سکتا ہے دوسرا یہ اس میں ہمیں ہمارے پاس اگر میں بولوں گا آپشن ہمارے پاس میسر ہکہ کوئی ایسا شخص وہ کوئی نئی نیایا کچھ سکل جس کو ہم کہیں گے سیکھے گا جو کہ آج کے دور میں کافی زیادہ استعمال ہوتی ہے جیسے کوئی ایک کوئی ایسا شخص ہے وہ سیکھتا ہے کیا ہم بولیں گے کشمیر آرٹس کا ہینڈی کرافٹ کا کام سیکھتا ہے یا پھر کوئی ایسا کوئی کام سیکھتا ہے جو آج کے دور میں زیادہ تر کام آ سکے تو اس سے وہ پھر وہ اپ اپنا روزگار بنا سکتا ہے اور وہ نوکری کے پیچھے نہیں لگے گا
بالکل بالکل جس حساب سے اگر ہم بولیں بھی اس حساب سے بھی ہم بول سکتے تھینک اگر وہ کوئی کصب سیکھے جو کہ ا بہت ہی جو کہ کصب ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جی بالکل قصب ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمارے فائدے مند ہوتی ہے جس کا کوئی ایسا بھاؤ نہیں رہتا کہ اگر جیسے کہ کوئی بیچارہ نوکری کر رہے اس کی دس ہزار دے رہے ہیں اس کی تنخواہ دس ہزار رکھ رہے ہیں تو قصب کا ایسا کوئی ایسا کوئی بھاگ نہیں رہتا کہ اس کی جو تن قاعدہ سزا رہتی وہ اس کے اس کصب بنانے والے کے ہاتھ میں رہتی ہے وہ اسے دس ہزار میں بھی بیچ سکتا ہے وہ اسے لاکھ ایک لاکھ روپئے میں بھی بیچ سکتا ہے تو جس کی وجہ سے با باقی لوں کو بھی روزگار ملتا ہے اگر کوئی کسب کار اپنا کارخانہ وغیرہ شروع کرتا ہے تو وہاں پہ وہ کام وغیرہ کرتا ہے تو اس کو اس کام کو وہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کے لیے
وہ اپنے کاریگر رکھ سکتا ہے وہاں پر اور اس کے ان کاریگر ان کو بھی روزگار مل سکتا ہے اور وہ بھی وہ کصب سیکھ سکتے ہیں
جی بالکل بالکل
چلے آپ سے اس متعلق بات کر کے مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی
جی بالکل بالکل مجھے بھی آپ سے بات کر کے خوشی محسوس ہوئی اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیے گا اور اپنے چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھے گا گا
چلیے اللہ حافظ
خدا حافظ